السلام علیکم عیان آج تم اللام علیکم آپ تم کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو لگتا ہے کسی انٹرسٹنگ ٹاپک پر فوکس کر رہے ہو
وعلیکم السلام سامک میں انجینئر کے پروفیشنر کے بارے میں سوچ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ انجینئر کا ہماری سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ رول ہے
ہاں بالکل انجینئر وہ پرسن ہوتا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے نئے سلیوشنز بناتا ہے اور پرابلمس سالو کرتا ہے
صحیح کہا ہماری ڈیلی لائف میں بہت سی چیزوں انجینئرس کی وجہ سے پاسیبل ہیں بلڈنگس روڈس مشینس کمپیوٹرس اور ٹیکنالوجی سب میں انجینئرس کا کمبینیشن ہوتا ہے کنٹریبیوشن
مجھے لگتا ہے کہ لوگ اکثر انجینئر کے کام کو صرف بلڈنگس یا مشینز تک لمیٹڈ سمجھتے ہیں لیکن انجینئر بہت وائڈ فیلڈ ہے
بالکل ان بچنس کے بہت سے فیلڈس ہیں جیسے سول ان انجینئرنگ مین مشینلر انجینئرنگ الیکٹریکل انجینئرنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کیمیکل انجینئرنگ
کییول انجینئرنگ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو
سیول انجینئر بلڈرز بریجس روڈز اور انفراسٹرکچر ڈیزائن اور کنسٹرکٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے وہ انشور کرتے ہیں کہ سچویشن سیف اور اسٹرانگ ہو
ہاں اگر اس انجینئرنگ نہ نہ ہو تو نہ ہاں اگر سول انج انجینئرس نہ ہوں تو ماڈرن شہر کا ڈیولپمنٹ مشکل ہو جائے گا
بالکل روڈز ائرپورٹس اور بلڈنگز بنانے کے لئے پراپر پلاننگ اور انجینئرنگ نالج کی ضرورت ہوتی ہے
اور اور میکینیکل انجینئرز کا کیا رول ہوتا ہے
میکینیکل انجینئرز اور میکینیکل سسٹم ڈیزائننگ کرتے ہیں کارز انجینئرس اور ڈفرنٹ انڈسٹریز مشینس میں ان کا رول ہوتا ہے
یہ مزیدار ہے مطلب ہر مشین کا کے پیچھے کسی انجینئر کی سوچ اور کی سوچ اور سخت کام ہوتا ہے
بالکل انجینئرسیا پرابلم کو اینالائز کرتے ہیں اور پھر پٹیکولر سلوشنز ڈیولپ کرتے ہیں
الیکٹریکل انجینئرز کے بارے میں
ہلو
الیکٹریکل انجینئرس کے بارے میں بھی بتاؤ
الٹر انجینرٹ الیکٹرس سسٹمزر سرکٹس اورر الٹریک الیکٹریکل ڈیوائسز پر کام کرتے ہیں آج کے ماڈرن دنیا الیکٹرک الیکٹرسٹی کے بغیر امیجن نہیں کی جا سکتی
بالکل موبائل فونز کمپیوٹرز انٹرنیٹ بیٹ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی وجہ سے پاسبل ہیں
سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت امپارٹنٹ ہیں وہ ایپس ویب سائٹس اور کمپیوٹر پروگرامس کریئٹ کرتے ہیں
آج کل تو سافٹ ویئر انجینئر کا بہت پاپولر فیلڈ بن گیا ہے
ہاں کیونکہ ٹیکنالوجی ہر فیلڈ میں یوز ہو رہی ہے کمپیوٹرز کو سکلڈ سافٹ ویئر انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے
انجینئر بننے کے لیے کون سی اسکلس امپورٹنٹ ہوتی ہے
انجینئرس کے لئے میتھمیٹکس سائنس پرابلمس سالونگ سکلز اور کریٹیوٹی بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے
صرف کتاب کتابیں پڑھنا کافی ہوتا ہے یا پریکٹیکل نالج بھی ضروری ہے
پریکٹیکل نالج بہت ضروری ہے ایک اچھا انجینئر وہ ہوتا ہے جو تھیوری کو ریئل لائف پرابلمس پر اپلائی کر سکیں
یہ بہت صحیح ہے انجینئرنگ میں انجینئرنگ میں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہوگی انجینئرنگ میں بھی انوویشن بھی امپورٹنٹ ہوتی ہوگی
بالکل انجینئرز نئے آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو امپروو کرتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ انجن انجنس کا کام سوسائٹی کی امپرومنٹ سے ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے
ہاں انجینئرس کلیئ کلین انرجی بیٹر ٹرانسفارمیشن اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے دنیا کو امپرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں
میرے خیال میں ان انجینئر کی
ہاں
سب سے بڑی ریسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے
ریسپانسبلٹی بالکل میرے خیال میں سیفٹی اور کوالٹی سب سے امپورٹنٹ ہے انجینئرس کو ہمیشہ ریسپانسبلٹی ڈ ڈسیزنس لینے
ریسپانسبل بالکل اگر ایک انجن انجینر مسٹیک کریں تو اس کا افیکٹ بہت سے لوگوں پر ہو سکتا ہے
ہاں اسی لیے انجینئرس کو ہونیسٹی اور پروفیشنش کےس ساتھ کام کرنا چاہیے
آج کل ارد گرد کا ماحول بھی ایک امپورٹنٹ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کیا انجینئرز اس میں رول پلے کر سکتے ہیں
ضرور انجینئرسبل انرجی پولوشن کنٹرول سسٹم اور انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکتے ہیں
یہ بہت اچھی بات ہے مطلب انجینئرنگ صرف مشینز بنانے کا نام نہیں بلکہ فیوچر امپروو کرنے کا بھی نام ہے ہیلو
بالکل انجینئر سوسائٹی کے پرابلمس کو سولوو کرنے کی کوشش کرتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ انجینئرنگ ایک چیلنجنگ پروفیشن ہے
ہاں انجینئرس کو ڈفیکلٹ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں انہیں ریسرچ کرنی ہوتی ہیں اور نئے سلوشنس فائنڈ کرنے ہوتے ہیں
لیکن چیلنجز کے ساتھ چیلنج کے ساتھ اپ اپارنیوٹیز بھی ہوتی ہیں
بالکل ایک سکسیسفل انجینئر کو دنیا بھر میں اپارچونیٹیز ملتی
مل کیا تم سمجھتے ہو کہ انجینئر بننے کے لئے کریٹیویٹی ضروری ہے
ہاں بہت ضروری ہے انجینئر میں صرف فارمولاز یا کلکولیشنز نہیں ہوتی بلکہ نئے آئیڈیاز سوچنے بھی ہوتے ہیں
یہ انٹرسٹنگ ہے مطلب انجینئر ایک پرابلم سولور اور کریٹر دونوں ہوتا ہے
ایزیکٹلی انجینئر وہ ہوتا ہے جو امیجینشن کو رئلٹی میں کنورٹ کرتے
تمیں کون سا انجینئرنگ فیلڈ سب سے زیادہ خوشنما لگتا ہے
مجھے سافٹ ویئر انجینئرنگ انٹرسٹنگ لگتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کے فیوچر ڈیجیٹل ہیں لیکن ہر انجینئرنگ فیلڈ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے
آ کی ٹائم ہے ٹیکنالوجی ہماری لائف کا امپورٹنٹ پارٹ بن گئی ہے اس لیے انجینئرس کی امپورٹینس بھی بڑھ گئی ہے لاسٹ میں
ہیلو ذرا نیا سے بول رہے ہیں میں نے سنا ہی نہیں
آج کے ٹائم میں ٹیکنالوجی ہماری لائف کا امپورٹنٹ پارٹ بن گئی ہے اس لیے انجینئرس کی امپورٹینس بھی بڑھ گئی ہے
بالکل ہم جو ماڈرن فیشل ز یوز کرتے ہیں ان کے پیچھے انجینئرس کی محنت ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انجینئرس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے
ہاں ہیلو
آج کی کنورسیشن سے مجھے انجینئرنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
انجینئرنگ کا پروفیشن صرف ایک جاب نہیں بلکہ ایک ریسپانسبلٹی ہے
ہاں اور انڈیڈورس کی محنت کے و کیر موڈر دنیا کا امیجن کرنا مشکل ہے
ایگزیکٹلی انجینرس فیوچر اللہ حافظل